نہ آپ نے کھایا
ہم نے ختم بھی کیا کیا
ہم نے ابھی کھایا نہیں مجھے لگتا ہے اب الٹا کریں گے ہم ایک بجے ہی پیا نا چائے چار بجے کھائیں گے کھانا
ہاں ہاں
وہ ابھی کام ہی کر رہے تھے مما شاید نہا رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہم پتا میری ماما نے کیا کیا اس نے دودھ لیا ہے اوپر
ہاں
اس کو مطلب بہت دودھ تھا بڑے پتیلے میں اس کو لگا فریج میں جگا ہی نہیں اس نے پتاہ نہیں کسی چیز پہ وہ رکھا ہے وہ الٹا ہو گیا ہے وہ سارا دودھ گر گیا فریج کے نیچ چ فریج میں اب اس نے اس کو تھوڑا سا کیا ہے صاف ایسے کپڑوں پہ اس کو گرا ہے اسے پتا ہے کہ میں بول رہی ہوں کل ان کو کچھ سمیل جیسی آ رہی ہے مجھے اندر سے جیسے مٹر ہوتا ہے نا مٹر چھیل کے وہ گرین مٹر اگر وہ پھر خراب ہو جائے گا اس کو کیسے سے ملات ت مجھے ویسی میں بول رہوںی کہ یہ کیا یہ کیا مجھے لگا میں نے اپنی بیٹی کے رائے باز رکھے باتھ روم میں شاید انہ کی بات ب ہے لیکن میں نے میں نے دروازہ رکھا تھا باتتوں کو رو رہ گیا تو مجھ سے کھلئے مجھے لگا یہ اسی کی سمل ہے پھر جب میں نے وہ بھی بند کیا ا تو کچھ نہیں میں ان کو بول رہی ہوں سمیل آ رہی کچھ آ رہی بے پھر میری بہن آئی اس سے بولا اور کیا ہے تو آ رہی ہے پھر ماما نے بولا ہاں میں نے بہت اوپر مجھے دھود گر گیا تھا اس کو اتنی گندی سمیل جی میں آپ کو کیا بتاؤں اب وہ صبح سے ماما نے بھی اس کو کچھ شیٹ ویٹ اٹھایا وہ دھویا ادھر فناائل ڈال لی انہوں نے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے صابن دی شیمپو سے دی وہ اوپر سے فکس کر کے اوپر وہ اس میں جو ہے نا فارش وہ فکس کر کے ادھر
اس اسی لیے بو
اور کیا انہوں نے فرج بھی دھویا فریزر بھی دویا وہاں سے اب اٹھایا ہی میں نے اب ماما کو بولا اگر ادھر ہوتا ہے نا ابھی ایک پلگ بجلی کا پلگ ہوتا نا پوائنٹ وہاں پہ ادھر ہم کولر لگاتے اس کو وہ شیٹل نیچے کی طرف میں نے بو اس سوکھ رہیا تھا نا ہوا سے وہ
ہاں
نہیں پلگ ہی نہیں ابون نے کھڑکیاں وڑکیاں وہاں سے کھول لیکن
نہیں ایکسٹینشن لگاؤ نا ایکسٹینشن میں وہ
ہممم
کولر
مجھے بھی لگتا ہے اس کو وہی کرنا پڑے گا
ہاں پھر تو اس کے ہوا سے ایک تو بعد بو بھی جائے گی اور یہ کچھ بھی ہوگا
کب ہو گئی فارق انہوں نے فنائل بھی ڈالا وہاں پہ اور شیمپو سے سرف پھر اسے پانی ڈالا پھر سکھایا اب مطلب وہ تھوڑا سا گیلا ہے اب وہ ہو جائے گا صاف تو سوکھ جائے گا کھڑکیاں دھیے کھلی ہے وہاں سے اور سوکھے گے اتنی گرمی ہے
اچھا ٹھیک ہے ہاں اور کیا
اور سبزی کیا پکائی تھی آپ نے
ا
ہاں پیاز اور چکن
ہم نے کل بنایا تھا کاڈم لیکن وہ اچھا نہیں ہوئے تھے پتہ نہیںی ان کو کیا ہو گیا تھا اور ٹماٹر بنائے آج
وہ بیٹی سو گئی ہے آپ کی
ہاں اب سو گئی یہ بیمار ہے دانت آ رہا ہے اس کو لوز موشن ہو رہا ہے اسی سے جیسے وہ گرتی ہے نا ہمت ہی نہیں ہے اس کو ہاں پہلے الٹیا آئی اس کو پھر ہمیں لایا اس کو ہاسپٹل سے دوائی لیکن ان کو فرق ہی نہیں ہوگی
ڈاکٹر بھی کیا بولے گا اگر دانت آتے ہیں تو پھر کامن
نہیں اب اس کو الٹی آئی نا اصل میں اس کو پہلے الٹی آئی میں ڈرتی ہوں الٹی جب آتی ہے نا بچے کو میں ڈرتی ہوں پھر اس کو ایک دو بار آئی رات کو بھی پچھلیے بار پھر میں نے اس کو ہاسپٹل لیا وہاں گیارہ ب وہاں پہ اتنی بیت ٹھیکدا ہے وہاں پہ باہ جو ہے نا وارنڈا وہاں تک لائن تھی پھر دوائی سات سو میں دی وہاں پہ دوائی میرے ہسبینڈ نے لائیے اگر اس کو ایک سچٹ لانا تھا نا دو لائنے تو اس دس دس لائے ہے یہ میں اس کو اس کو کیا کرنا چائے اتے کو بڑے مجھ میں لایا میں نے کیا بول رہے ہو میں نے لایا اوپر سے اس نے او ار اس لایا یہ پیتی ہی نہیں وہ جو سیشٹ ہے نا وہ مطلب پتا نہیں الٹی کے لیے دیا تھا انہوں نے شاید اس کو میں کیا اس کو دو اس کو دو انسان پکڑنے چاہیے پھر وہ کھاتی ہے
ہاں اور کیا بچے تو بچے کہاں پیتے ہیں ہے یہ او آر ایس
او آر ایس میں نے اس کو ڈالا پہلے میں نے اس کو گلاس سے پلایا پیا نہیں چمچ سے پلایا نہیں پیا بوٹل میں ڈالا نہیں پیا پھر میں نے اس کو دوائی کا پمپ ہوتا ہے نا زبردست اسے درد ہوتی ہے پر میں نے بولا سوچے اس کو لوز موشن کی وجہ سے کا پانی کم ہو جائے گا
ہاں
زبردستی میں نے اس کو تھوڑا سا ڈالا کہ یہ مانتی ہی نہیں ہے یہ کتنی تیز ہے
ہو تو یہ کہاں مانے گی بچے تو آج کل بہت تیز ہیں نا
اور کیا
اور سب نا بس یہ دانت وانت یہی یہی
پھر مجھے بولا کسی نے کہ اس کو اسی کی وجہ سے لیکن اس کو پہلے دو دانت آئے نہ نا اس ٹائم ہی اس کو مطلب اس کو کانسٹیپیشن تھا مجھے دونوں بچوں کو کانسٹیپیشن تھا حمزہ کو بھی اس کو بھی تو نہیں آج اس کو لوز موشن ہو رہا ہے صبح سے ہو گئی مگر آج تھوڑی سی فرق ہی لگتا ہے آج صبح سے ایک بار ادھر میں لگا تی ہوں ڈائپر ہے ادھر کرتی ہے اس میں پوٹی
ہاے ہاے ہ اس کو ہمت کی نہیں ہے
کچھ بھی نہیں صرف روت ہے صرف دودھ پیتی ہے روتی ہے اور رہتی ہی نہیں پہلے بھی نہیں رہتی تس سے سیدھے بھی کسی کو اب بھی نہیں رہتی ہے
بی رہنا بچایے کیا کرتی پھر وہ بیمار ہے نا یہاں بڑا تازہ ہے نہ چھوٹی کی تو بات ہی نہیں ہے چھوٹا کیا
لیکن یہ بچے ٹھیک بھی نہیں رہتے مطلب دو دن تین دن ٹھیک رہتے جب بھی مجھے لگتا ہے نا یہ اچھے ہو گئے اب تھوڑے دن میں ہمت جیسے آ گئی ہے بس دو دن ہو جاتے نا پٹ جت وہی پہنچ جاتے ہیں پھر سے
وہی نہ وہی
میری بھتیجی بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے وہ کتنی تیز ہو گئی ہے اس کو گالوں میں اس وائٹ وائٹ ہوتا ہے نا وہ اسپیچز جیسے پڑ گئے جو کمزوری کی وجہ سے ہاں اس کو وہی ہوگا گیا ہے میں بول رہی ہوں کل بھابھی کو اس کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کھاتے ہیں نا زیادہ مٹھائی کہاں کھاتے ہیں پتا نہیں اس صبح دے رہی تھی اس کو ماں زبردستی کھاتی ہی نہیں ہے صرف مٹھائی اگر دیں گے جوس دیں گے چاکلیٹ دن بھر ان کو بولے گی جی نہیں ہم نہیں کھائیں گے اور کیا
اس کو نہ مٹھائی کا ہم اتنی مٹھائی نہیں
ہمیں بھی میرا بیٹا بھی کھاتا ہے یہ کہاں مانتے ہیں
یہ نہیں مانتے ہیں سچ
پتے اب کہاں گئے وہ گیا ہے میری نانی کے ساتھ پتا ہے ا وہ ادھر اس کو میری ممیرے بہنیں ہیں نا وہ اس کو چپس لائیں گے جوس لائیں گے چاکلیٹ لا ئیں گے اس کو اب عادت ہو گئی ہے وہ گھر میں بولتا ہے مجھے چپس اور جوس دے دو
دیکھا وہ کہاں گئے
ہاں وہ گئے میرے نینی حال
کس کے ساتھ
میری نانی میری نانی آتی ہے نا یہاں پھر اسی کے ساتھ دوڑتا ہے وہ آج گئے لیکن بہت دنوں کے بعد میری نانی نے ہی بولا بولا یہ آتا ہی نہیں ادھر میری کزن بھی آئی تھی کل اس نے ہمیں کیا کیا بولو آپ ادھر آتے وہ بچاری دھوپ میں آئی تھی بول رہی تھی مجھے بچوں کی یاد آ رہی تھی تو میں ادھر ہی آ گئی آپ لوگ آتے ہی نہیں آنا وہ یہ میں اس کو بولوں مجھے اتنی درد ہے کمر میں میں کہیں جاتی ہی نہیں ہوں یہاں سے بچے ہے پھر دن بھر فرصت ہی نہیں ملتی ہے
بچوں کے نہ اور گرم نے بھی یہاں پہ سب سبچھ گھر میں
اور دو بار مجھے بدلنی پڑتی ہے بیری کو کپڑے ڈائپر کتنی بار کپڑے دو تین بار پھر فر پتہ نہیں دن میں کیا ہو جاتا ہے مجھے آج بہت نیند ارہی اور تم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا میں نے بولا کیوں کتنے بج گئے وہ بول رہی مجھے لگتا ہے ایک بج گئی ہوگی میں نے موبائل کو دیکھا ادھر ساوا ایک
ہاں اس تو جلد جلد تھی گھر گیا تو
اور کیا نہیں اصل مجھے وہ میں نے بولا دوائی تیز ہو گئی تھی تو میں صبح بھی ی لیٹ ہی اٹھی
ہاں اور کیا
مجھے ابھی بھی نیند آ رہی ہے
آں آپ دوائی سے آپ یہ ہوگی
مجھے نیند چڑھی تھی آپ نے کی نا میسج میں سو گئی تھی
بہت
میں آپ کی میسج کی وجہ سے ہی جاگ گئی
اچھا کیا دیکھا میں نے اٹھایا کھانا بھی کھاؤ گی ساتھ اسی بات سے
اندر کر رہے ہیں تیاری کھانے کی
ہاں کوئی بات نہیں بس ٹھیک ہے یار دس منٹ ہو جائیں گے تو آپ
مجھے آئی تھی بہن بلانے میں نے اس کو بولا دو تین منٹ رکو تو میں ادھر ہی آؤں گی میری بھابھی بھی رہتی اوپر ہی کہتی میں نے اس میں اس کے سا تھ بات ہی کر رہی تھی تو پھر اس نے بولا میں اوپر کروں گی اپنے روم کی صفائی تو اس سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو نہایا اس کو بھیجا میکے پھر میں نے اپنے بیٹی کو نہایا اس کو میں نے بولا ما سی نہائی گی اج پسند ہے اس نے مانا ہی نہیں نہیں پینا کیونکہ میری بہن اس کو نہیں کرنے دیتی ہے نا ادھر ادھر سے
پانی پھیینک وہ ادھر پھینکتا پانی اوپر لائٹس میں پانی پہکتا ہے ان کو پھر ان کو جیسے وہ اور کیا کہ وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے پانی کی وجہ سے بند ہو کے بھی چلتی ہے تھوڑی تھوڑی آپ کی آواز تھوڑی روک روک کے آ رہی ہے
نیٹ ورک ایرر نیٹ ورک ہاں ہاں بولو میں نے بولا یہ نیٹورک ایرر ہوگا کل میں کی تھی یہ ٹاسک نیند پڑ رہی بول رہی تھی ٹاپک پاڑو مجھے ایک کے دو دکھائی دے رہے تھے اس نے پھر بچاری نے کہا آپ سو جاؤ دس کام کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سو جاؤ میں پھر سو رہی تھی
اچھا کیا
وہی
ہممم
اور باقی پاپا بھی کھانا پہ کھانے پے آۓ
جلدی کھایا جب ہم چائے پی رہے تھے نا وہ اسی ٹائم کھانا کھانے آئے مجھے لگا ابھی میں بول رہی ہو نا مجھے لگتا ہے بارہ بجے شاید وہاں سوا ایک تھے میں اس کو بولنے والی تھی آپ بھی جلدی آئے ہو آج کھانا کھانے پھر جب میں نے دیکھا میں نے چھپی کی مجھے لا آپ ڈانٹے کے بولے آپ کو دماغ ٹھیک ہے ایک بجے
ہاں ہاں
آج پتا ہی نہیں چلا اس دن کو کیا ہو گیا
یہ تھے نا اصل میں سب آرام سے بیٹھ رہے تھے
اور کیا کر تھوڑی سی گرمی کو بھی فرق
ہاں چلو چلو کھاؤ کھانا جاؤ اللہ کے حوالے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اللہ حافظ